ہلو ہلو السلام علیکم
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام اور کیسے ہو خیریت سے ہیں خدا کی رحمت ہے
ہاں بس بڑھیا اللہ کا شکر ہے الحمد للہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور کیا چل رہا ہے
بس بیٹھے ہیں
اچھی بات ہے اور کھانا وغیرہ ہو گیا آپ کا
ہاں کھانا ہو گیا تھوڑی سلائی کر رہے تھے بیٹھے تھے م کی تھوڑی سلائی کر لے ہوالیڈے چل رہے ہیں تو سلائی ہو جانی تاہی
ہاں ماشاء اللہ میں نے بہت تعریفیں سنی ہے بہت اچھے سوٹ وغیرہ سیتے ہیں بہت زیادہ ماشاء اللہ آپ کے ہاتھ میں بہت صفائی ہے
ہاں یہ دیکھو آج کی مہنگائی میں کتنا ریٹ ہے سلائی پہ ایک سادہ سمپل سوٹ بھی ڈھائی سو روپے لیتے ہیں
جی جی جی آپ صحیح بول رہے ہیں
اور اب یہ چھٹیاں کرنی ہیں تو تھوڑے سوچ رہے ہیں کہ دو تین سوٹ سل لے
ہاں اور ماشاء اللہ سے دیکھو اگر ہم اپنے کام خود کرنا سیکھ جاتے ہیں نا تو پھر ہمارے آسانیاں ہو جاتی ہیں پھر آج ہم اپنا کام کر رہے ہیں کل ہم کسی اور کا کریں گے
ہاں ارے اپنا بھی کر لے تو سوچو آج کی مہنگائی میں زیادہ بھی نہیں تو ہزار دو ہزار روپئے آرام سے ہم بچا لیتے ہیں سلائی کو
جی جی یہ تو ہے
سادہ سوٹ کے بتاؤ ڈھائی سو روپئے میں کل پوچ کے آئی تھی میں نے کہ بھائی ڈھائی سو روپئے میں تو میں ایک اور سوٹ لے لوں گی ارے ڈیلی ویز کا خوب اچھے سوٹ آ جاتے ہیں ہاں آپ تھان میں سے کٹواؤ پرنٹ سوٹ کتنا اچھا لگتا ڈھائی سو روپئے میں اچھے سے آرام سے آاتا ہے
ہ ہ ہ ہ یہ تو ہے اور پھر دیکھو باہر جاؤ سنے میں کپڑا خریدو پھر اس کی سلائی دو تو بہت مہنگا پڑ جاتا ہے اب ہر کوئی نہیں کر سکتا نا اس کو
ہاں ارے بہت مہنگا پڑتا ہے یہ نارملی سوٹ ساڑھے سات سو آٹھ سو یا ہزار میں بیٹھے گا سلائی ارے ڈھائی سو تو بہت کیں تین سو لے رہے ہیں
ہاں وہ بھی بس سادہ سوٹ کے
ہاں
ہاں اگر آپ کو تھوڑا سا ڈ ڈوانا ہے کچھ اچھا سا ایڈ کروا تو اس الگ سے چارج ہوتے ہیں اور پھر دیکھو نا میں نے تو جہاں تک محسوس کیا ہے اس حساب سے سے آج کے ٹائم میں ٹیلر سیکھ کہ بھی نہیں دے رہا ہے سو جیسا ہمیں چاہیے
نہیں نہیں سل کے دے رہے دیکھو ہم کہہ رہے تھے میں نے کہا تھا بھیا میں ایک ڈیزائن ہے وہ بتاتی ہوں آپ کو گلی پیٹ ڈالنے کے لیے اور پیچھے اس نے کہ د کہ سو روپے ایکسٹرا لگیں گے م کیا م پاپ میں جو بھی بت س ل ڈیزائن ہے اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا خال کٹ مار کے پن لگانی ہے کہ نہیں سو روپے اسٹرا میں کہ لاؤی میراھوٹ د تو میں خش چلو گے
ہاں دیکھو مطلب اگر چلو ہم آپ کو سو روپئے دے بھی دیں لیکن یہ ہوتا ہے چلو ہم آج دے دیں گے کل دے دیں گے پرسوں ہمارے پاس نہیں ہے تو اس اس حساب سے تو صحیح ہے نا ہمارے ہاتھ میں ہنر ہے ہم اپنے کپڑے خود سی سکتے کسی کے نہیں سیئیں گے اپنے سی لیں گے
تو میں نے کہ پہلے ڈیلی کی یہ سلتی ہوں اگر صحیح سل گیا تو اسے بھی کاٹ کے سلی لیں گے
ہاں ہاں ماشاء اللہ نہیں میں نے آپ کا پیج دیکھا تھا آپ ماشاء اللہ بہت اچھے سوٹ سیتی ہیں میرا تو من بھی تھا کہ چلو آپ سے میں بھی ایک بار سوٹ سلواؤں گی تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ بھائی کیسے سیتے ہو کیسے نہیں تو تھوڑا ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا بس آپ سے بات کرنے کا
نہیں دیکھو آپ نےنی کچھ بھی سلائی کرنی ہو یو ٹیوب پر ڈالو جوتی جوتی نام سے آتی ہے اس پ اتنی اچھے سے سکھاتی ہیں کہ آپ باریکی سے کچھ بھی س ستیم
اب ماشاء اللہ سے اب تو دیکھو نا اب ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے ہم آسانی سے کچھ بھی چیز دیکھ سکتے ہیں اور کچھ ہمیں سیکھنا ہے جو کسی کا بھی پیج فالو کر لو اور پھر اس کو وقت دو نا تو آسانیاں ہو جاتی ہیں کام کرنے میں
ارے یہ ہے نا کہ جو ویڈیو ڈالتے ہیں ان آپ دوبارہ سے اپڈیٹ کر لو پھر دوبارہ دیکھ لو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم نہیں سیکھ پائیں گے
جی ہاں یہ حقیقت ہے دیکھو ایسا کوئی کام نہیں ہے جو ہم کر نہیں سکتے بس یہ کہ محنت اور لگن ہونی چاہیے ہمارے اندر تو ہم سارے کاموں کو کر سکتے ہیں اگر ہم پہلے ہی سوچ لیں گے نہیں میں سلائی نہیں سیکھ پاؤں گی مجھ سے نہیں ہو پائے گا کٹنگ کیسے ہوتی ہے سیلیںگے کیسے ہے کیسا دھاگا یوز کریں گے تو پھر تو ہماری پہلے ہی انرجی ختم ہوگئی تو پھر ہم کیا ہی کر پائیں گے
ارے یہ سوچو ہم سب سے پہلا ڈر ہوتا ہے کہ کپڑا خراب ہو جائے گا ہوتا نہیں تو اس کے لیے ہم سستا پرنٹیڈ کپڑا لو اب تو مارکیٹ چل رہے ہیں فائڈ مارک ٹیوس ڈے مارکیٹ ان سے ایک کپڑا لے آؤ ان میں سے ایک اپنے آپ کاٹو پت ہے جو اپنا سلک پہنو گے اس کی الگ خوشی ہوتی ہے
جی مطلب اپنے اندر اپنے آپ ہی نا اپنے آپ کو خوشی ہوتی ہے ایک گرو سا محسوس ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ کر سکتی ہوں میرے اندر بھی ہنر ہے
ہاں یہ رہتاا ے یار مریے سلیاں ا مجھے پتا ہی نہیں چلا م نےے سل لیا
حق میں پتا میں اب سے کچھ ٹائم پہلے میں نے بھی میرے کو بہت شوق تھا سلائی وغیرہ سیکھنے کا تو میں نے کیا چلو میں بھی سیکھنا شروع کر دیتی ہوں تو میں نے سیکھنا شروع کیا اچھا میرا سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے پڑنا بہت پس مجھ سے جس مرضی کی پڑھائی کرا لو آپ میں پڑھ لوں گی تو میری امی نے کہا کہ بیٹا کل کو تمہاری شادی ہوگی تمہارے یہ بھی کام آئے گا تم یہ بھی سیکھ لو م چلو ٹھیک ہے میں سیکھ لیتی ہوں اب میں اس میں لگن نہیں دکھا رہی تھی نا تو میں سیکھ کی نہیں ماری ت اس کو
دیکھو اس ٹم پہ اپ نے پڑھائی کری پڑھائی میں من تھا میرا بھی بہت من تھا میں نے پڑھائی کری اچھے سے پھر شادی ہو گئی اب نکاح ہونے کے بعد یہ دیک فیملی میں گئی پڑھائی ہماری رک گئی پڑھائی فیملی پ فوکس کرا پ ایک بار جب بچے ہو گئے اب بچے اسکول نہ لگے تو میں نے سوچا یار ہم نے پڑائی کری پڑھائی ہماری ایسی ہی رہی ارے کوچ سلائی سیکھتے تو سک لیتے ہاں پھر میں نے کہ تھوڑی بہت اتنا کہتے تھے سب کی ارے سلائی سیکھ لو کڑھائی سیکھ لو یہ کام آئیں گے انہیں نا آج کل فون کر ہے
ہاں یہ تو ہے
اور جب آ میں نے ابھی گئی تھی سنڈے کو مار کٹ تو دیکا ڈھائی سو روپئےے اس نے بولا میں کہ ارے بھائی ڈھائی سو روپے تو بہت ہوتا ہے اور مجھے ڈیلی کا سادہ سمپل سوس روان ہے کاٹن کا
جی جی
نہیں ڈھائی سو میں نے کیسے کرنا ہے اس پہ تھوڑی سی فریل ڈالنی ایک ہلکی س پ نکال کے بولے ن یہ تو سو رپ س آپ کو میں کہہ رہا بھائی نہیں کہ چلو کوئی نہیں تھوڑی بہت سلائی تو آتی ہے دیکتے ٹرائی کر کے پھر میں نے آ کے ویڈیو دیکھی منڈے کو دو تین بار م کہ رہے ای جی ہے میں نے کہ چلو چلتے
آاں وہ اپنے اپنے اندر نا حوصلہ بلند کر لیا نا کہ نہیں میں کر لوں گی پتا میں نا شروع میں ہی میرے کو تو پڑھنے کا شوق تھا نا تو میں نے حوصلہ اپنا ختم کر دیا میں نے امی مجھ سے نہیں ہو پائے گا میں نہیں سیکھاؤں گی تو میں سیکھ ہی نہیں پائی لیکن اگر میں کہتی کہ نہیں ہاں مجھے میں مزہ آ رہا ہے میں کر سکتی ہوں اس کام کو تو میں بھی سیکھ جا تو سب سے زیادہ تو لگن کا ہونا بہت ضروری ہے ہاں یہ تو حقیقت ہے بے شک آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی کسی بھی م میں سیکھ سک
اور د تو ہم تو ہندوستان کی مہیلا ہےیں ہمیں تو ہر کا آنا چاہیے
ہاں ہم تو آل راؤنڈر ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہندوستان میں کوئی ایسا ایسا کام نہیں ہے جو ہندوستان کی مخلوق کر نہ سکے وہ ہر کام کرنے کی ہمت رکھتے
ارے ہم ہر کام کر سکتے ہیں یہ ہم نے کر دکھایا ہے
ہاں
سوچتے کہ یہ نہیں ہوگا جس چیلنج رکھنا چاہیے جب کوئی تم سے یہ کہنا یہ کام آپ نہیں کر سکتی اس کو تو یہٹھان لو کو مجھے یہ کرنا ہے
کر کے دکھانا ہے ہاں ہ
ارے جب ہم فیملی سنوال سکتے ہیں ان کی پوری تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے
جب ہم اتنا بڑا پریوار لے کے چل رہے ہیں بچے پال رہے ہیں سب سے زیادہ پورا گھر دیکھ رہے ہیں
دیکھو یہ سب چیزیں ہم نے سیکھی تھوڑی تھھی گھر سے سنبھالنا بچے سنبالنا یہ سام نے سنبھالا
ہاں
تو اپنے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے نا
یہ تو ہے اور دیکھو نا آج کے ٹائم میں ایک عورت کو نا اپنے بل پہ ہڑا ہوناا بہت ضروری ہے حالانکہ تم کچھ مت کماؤ کسی کو مت دو لیکن خدا نہ کرے آپ کو کل کو ایسا دن دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو چند پیسوں کی ضرورت ہے کچھ ضرورت ہے جو آپ نہیں پوری ہو پا رہی تو آپ اس کے خلاف کچھ کام کر سکو اپنی روزمرہ کی ضرورت کو پورا کر سکو اتنا ہمیں قابل ہونا چاہیے
ہاں اتنا تو ہونا چاہیے کہ زیادہ نہیں تو اب یہ چھوٹی سی چیز ہے زیادہ نہیں ہے تو ہم تھوڑی ہم ڈھنگ سے سلائی کرنے لگ جائیں گے تو خالی جیسی پریشانی آتی ہے تو ایک سلائی کرنا بھی شروع کر دیں گے نا اب دو دن میں بھی سوٹکالیں گے تو سو ڈھائی سو روپئے ہمارے گھر کے
ہاں کچھ بھی خرچ نہیں ہو رہا جی بس ہمیں سلائی تو کرنی ہے دھاگا لگانا ہے کپڑا اسی کا ہاں جی اور پھر اس میں نا نکھار مطلب دن بہ دن جب ہم سیئیں گے تو ہماری سلائیوں میں سدھار بھی آئے گا کافی نکھل گئی اور سلائی ہماری
ارے کل میں نے ایک بگ چلا تھا ایسے ہی وہ ویڈیو پہ دیکھی خالی سوٹ پڑات تھا ایک کرتا میں نہیں ٹی شرٹ تھی میں کہ اسے ڈال دوں پھر میں نے کہہ رہی اس کا کچھ کر ہوں میں نے ڈالا پورن ٹی شرٹ کا کیا پریوگ کریں اس میں بتایا بیگ میں نے کرا بیگ اچھا سلا اور پت ہے میں نے اس میں پرانے کپڑے بھر کے رکھ دیے اچھا یہ جگہ جگہ نہیںی ب خر ایک جگہ رگ گئے
ہاں اب دیکھو نا وہ یوز بھی ہو گیا یوز بھی ہو گیا اور آپ کو مطلب کچھ صلاحیت بھی مل گئی آپ کو کو یہ بھروسہ ہو گیا کہ ہاں آپ کچھ کر سکتے ہو
ہاں تو میں نے کہ چلو سوٹ بھی سل کے دیکھ
جی جی جی جی ہاں ماشاء اللہ آپ کی باتیں سے مطلب میرے کو اتنا سب کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے حوصلہ بلند ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کی چیزوں کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے نا تو خود بخود ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر کہ ہاں ہم بھی کر سکتا ہیں
کر سکتے ہیں ارے ہم گھر کا اتنا کرتے تب بھی کسی کا یہ رہتا ہے کیا تم پورے دن گھر میں یارا پورا گھر سنبھالتے ایک دن کو چل جائیں تو تمہارے گھر
ہاں ارے بس اگر اگر ابوو پہ چھوڑ دیا جائے نا گھر امیاں چلی جائیں تو ابو گھر نہیں سنبھال پائیں گے وہ کہنے کی بات ہے کہ باپ سب کچھ کرتا ہے ایک ماں ہوتی ہے جو پورا گھر لے کے چلتی ہے جی حقیقت میں ایک ماہش سامانتی پورا گھر
اور میرے شہر تب باہر گئے ہوئے ہیں تو وہی کہہ رہے تھے کہ میں باہر جا رہا ہوں یہ کیسے ہوگا میں کہ میں سب کو سامان لوں گی
جی جی ہاں ہاں ماشاء اللہ آپ کی باتوں سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور وقت ایک دم ایسے نکل گیا ائ نہیں چ الا جی چلو پھر اس موضوع پر پھر سے ہم بات کریں گے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ
اچ